السلام علیکم ہاں جی ہاں جی سب خیریت سے اللہ کا شکر ہے آپ بتائیے سب خیریت سے
جی جی خیریت سے ہیں بس بیٹھا تھا میں بکس تھی میرے پاس پڑھی ہوئی میں بک ریڈ کر رہا تھا تو تب من کیا کہ چلو آپ آ سے باتیں کرتے ہیں کوئی بکس کے بارے میں آپ سے کوئی جانکاری لیتے ہیں کہ آج کل کے دور میں کتابوں کا بہت ایسے جووروں شوروں سے ٹرینڈ چلا ہوا ہے تو میں چلو آپ سے بھی کوئی بکس کا لیتے ہیں گ کون سی بکس پڑھنی چاہیے انسانوں کو کو کیا بکس پڑھنی بھی صحی ہے یا نہیں صحی تو کچھ فرماان رکھے میرے آگے بکس کے بارے میں
بالکل بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے دیکھو کتابیں جو ہوتی ہیں وہ دیکھو آپ دیکھا ہوگا ہمیں کتنا گان دیتی ہیں وہ ہمارا دیک آپ نے دیکھا ہوگا کتنا ہماری اس سے مدد بھی ہوتی ہے کئی بار ہوتا ہے کہ کہیں ہم جیسے گھومنے وغیرہ جاتے ہیں تو ہم راستے میں موبائل تو دیکھو کچھ دیر چل کے کئی بار ہوتا ہے کہ وہ بند ہو جاتا ہے یا بیٹری وغیرہ اس کی ڈاؤن ہو جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمارے کو کتنا سکون ملتا ہے ہمیں
جی بہت اچھا اچھا فرمایا آپ نے دیکھو انسان کی زندگی میں جو سب سے بڑا کوئی دوست میں کسی کو مانتا ہوں نا وہ میں کتابوں کو بہتر دوست مانتا ہوں انسان کے لیے کہ انسان کی زندگی میں جب ئی بہتر دوست ہو سکتا ہے انسان کسی بھی انسان کے کہ چاہے کوئی بچہ نوجوان بزرگ ہو اس کا بہتر سے بہتر دوست کہا جائے تو وہ اس کی کتابیں ہو سکتی ہیں کہ کتابیں بہت کچھ انسان کو بتاتی ہے زندہ رہنے کے لیے بتاتی ہیں اور زندگی اچھی کاٹنے کے لیے بتاتی ہیںر کتابوں سے بہتر کوئی میرے اکارڈنگ کوئی دوست ہو نہیں سکتا انسان کی لائف
بالکل بالکل آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار ہم اکیلا کتنا محسوس کرتے ہیں آپ نے آپ کو تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں اگر ہم جیسے لائٹ میوزک لگا کر کتاب کوئی پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ہم لوگوں کو کتنا مطلب مطلب سکون لگتا ہے جو ہم کتاب آپ نے دیکھا ہوگا پڑھتے ہیں وہ ہماری دیکھو تعلیم میں بھی ہماری کتنی مدد کرتی ہے
جی جی جی صحیح فرمایا آپ نے دیکھو ہماری زندگی میں بہتر ا بناتی ہیں کتابیں ہماری زندگی کو بہت بہتر بناتی ہیں ٹھیک ہے نا اور ہمیں ایک اچھا انسان بننے کے بارے میں بتاتی ہیں کہ آپ ایک اچھا ایک نیک انسان بنے اور کتابیں جو کتابیں انسان پڑھتا وہ ہمیشہ انسان زندہ رہتا تو زندہ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسے زندہ ہو تو ایسے ہی چل رہے ہو دنیا آپ کو کسی چیزوں کا پتا نہیں ہے وہ انسان ایسے ہی لائف کا رہا تو اکثر کہا جاتا ہے کہ جو انسان کتابیں پڑھتا ہے نا وہ ال میں انسان زندہ ہی رہتا ہے کہ وہ ہر ایک چیز کو کیوںک جانتا ہے اس کو ہر ایک چیز کا طرج کرنا آتا ہے کہ سوچ سمجھ وہ گیان ہو جاتا ہے کتابوں کے ساتھ کہ کتابوں انسان کو ایک اچھے نیک راستے پہ نیک انسان بننے کو بتاتی ہ اور اچھا انسان بنتا ہے جو کتابیں میں پڑتا نا وہ بہت اچھا ہے اور نیک انسان ہوتا ہے تو ہر ایک انسان کو کتابیں اپنی زندگی کہ میں پڑھنی چاہیے کوئی بھی کتابیں انسان پڑھے پر کتابوں سے دوستی انسان کرے تو اچھا نکلتا ہے دیکھو آج کل کے بچے زیادہ فون یوز کرتے ہیں کتابوں کے بل کم میں تو ٹھیک ہے فون کا دور ہے فون کا مانا ہے تو وہ بھی ضروری ہے اس میں بہت سارے ہمارے زندگی یہ کام ہوتے ہیں بٹ کتابوں کا ساتھ انسان کو چھوڑنا چاہیے کتابیں ہر ڈیلی کتابوں کے دس پندرہ بیس پڑنے پڑھنے چاہیے انسان کو
بالکل بالکل آپ نے دیکھا کتاب پڑھنے کے کتنے فائدے بھی ہوتے ہیں ہم لوگوں کو جیسے ہم کوئی ناول وغیرہ آپ نے دیکھا ہوگا پڑھتے ہیں تو اس میں لیکھک اپنے لفظ لکھتا ہے اور اگر ہم ان لفظوں کو آپ نے دیکھا ہوگا پڑھتے ہیں تو ہمارے دماغ میں کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا جو کردار ہوتے ہیں اس کتاب کے اندر وہ ہمارے دماغ میں گھومنے لگ جاتے ہیں ایک طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کیا کپڑے پہنے ہوں گے ان کی کیا دنیا ہوگی ہم اس کو کلپ اس کی کلپنا کرنے لگ جاتے ہیں اور اس سے آپ نے دیکھا ہوگا کتاب پڑھنے ہماری دماغی کثرت بھی ہوتی ہے
جی جی جی جی وہی نا میں کہہ رہا ہوں کہ دماغی کثرت ہوتی ہے جیسے بہت ساری اچھی اچھی بکیں ایک بک میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے ایک بک ہے چالیس دن آپ نے شاید سنی ہوگی چالیس دن نام کر کے ایک بک ہے وہ بہت اپنی زندگی کو کیسے کاٹنا ہے کیسے چلنا ہے تو وہ بک میں نے دو تین بار پڑھی ہے مجھے وہ بہت اچھی لگتی ہے بک کہ میں سب کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں ایک بار چالیس دن والی بک پڑھیں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور انسان کا نظریہ بدل جاتا ہے اس دنیا کے بارے میں اپنے بارے میں کیا چل رہا ہے اور زندگی کو کیسے لے کے چلنا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں بتائیں گئی ہیں کی چالیس دن کی بک میں تو بہت اچھی میرے کو بہت پیاری بک لگتی ہے تو اور بھی کئی بہت ساری نے ایک اچھی بکس ہیں جو انسان کو پڑھنی چاہیے اور انسان کو جو انسان کو ٹرسٹ ہے جیسے ناول پڑھنا جیا کوئی شیرو شری والی بکس پڑنی ہے یا کوئی لٹریچر پڑھنا جیا کوئی ہسٹری کے بارے میں بکس پڑھنی ہے یا کچھ بھی کسی بھی طرح کی ہر انسان سے ہم بک نہیں پڑھ سکتا ہر انسان کا اپنا اپنا خواب شوق ہوتا ہے کہ اسی اکارڈنگ وہ انسان جینا چاہتا ہے اور رہنا چاہتا اپنا کام کرنا چاہتا ہے اپنا وقت بتانا چاہتا ہے تو اسی حساب سے کتابیں انسان کو پڑھنی چاہ دیکھو ہر ایک طرح کی کتابیں ہوتی ہیں تو جس کو جیسی کتابیں اچھی لگتی ہیں وہ انسان ویسی کتابیں پڑھے اور خاص کر کے انسان کو اچھی کتابیں جیسے چالیس دن ہے کتابیں ایسی کتابیں زیادہ پڑھنی چاہئیں
بالکل بالکل ٹھیک فرمایا اب آپ نے دیکھا ہوگا جو کتاب ہم پڑھتے ہیں اس میں ہمیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہوتی کیونکہ یہ ایک جو بھی ا اچھی کتاب ہوتی ہے اس کو مکمل کرنے میں آپ نے دیکھا ہوگا ہمیں کئی ہفتے بھی لگ جاتے ہیں اس کے لیے ہمارے اندر صبر ہونا چاہیے کیونکہ لمبے وقت کی ضرورت ہوتی ہے کئی بار کوئی کتاب پڑھتے ہیں ہم تو اس سے ہمیں آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار کئی کتابوں سے ہمیں کتنی نالج وغیرہ بھی ملتی ہے اور ہم وہ اگر کسی دوسرے کے ساتھ اگر کتاب ہوتی ہے کتاب کو ہم جیسے پڑھ پ ہیں تو ہم اپ کسی دوسرے انسان کو بھی اس کتاب کو پڑھنے کے لیے دے دیتے ہیں تو اس سے کتنا سامنے والے کئی بار انسان کو بھی کتنا فائدہ ہو جاتا ہے
س سی فرمایا آپ نے سےحی فرمایا کہ کتاب پوری پڑھنے کے لیے ہمیں کچھ کافی ٹائم لگتا سمے لگتا ہے ہم تب جا کے اس کو اچھے سمجھتے ہیں دیکھو کوئی بھی انسان کتاب پڑھتا ہے نا جب ایک بار اس کتاب کو پڑھنا اسٹارٹ کرتا ہو جب کرتا ہے اس کے بعد اس کو جتنا گیان ہوتا ہے جتنی سمجھ آتی ہے اس کے بعد وہی بک آب وہ دوسری بار پڑنا اسٹارٹ کرے گا اس میں سے اور کچھ زیادہ سمجھ آئے گا گا تیسری بار پڑے گا انسان کو کچھ اور زیادہ سمجھ آئے گا ایک ہی کتاب کو تین چار پانچ بار پڑے گا تو زیادہ سے زیادہ اس کو اس کے بارے میں پتا لگے گا اور سمجھے گا تو جی جی بہت اچھی ہے کہ ہمیشہ ہر ایک کتاب کو دو تین بار رپیٹ کرنا تب جا کے اس کتاب کا اصل مول اچھا نچوڑ پتا چلتا انسا کتاب ہمیں کیا کہنی چاہتی ہے اور ہمیں کون سے راستے پہ نہ توڑنا چاہتی ہے
بالکل بالکل کتابوں سے آپ دیک آپ نے دیکھا ہوگا اگر ہم کتاب پڑھتے ہیں تو جو اس میں شبد ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے نئے نئے الفاظ بھی سیکھتے ہیں اس سے اور ہماری آپ نے کتاب پڑھنے سے دیکھا ہوگا زبان بھی صاف ہوتا اور اس سے ہمارا کیا ہوتا ہے اگر ہم کتاب پڑھتے ہیں تو اس سے ہمارے لکھنے کا اور بات کرنے کا سلیقہ بھی کتنا اچھا بنتا ہے ان سب چیزوں سے کتاب پڑھنے کے ہمیں تو لگتا ہے فائدے ہی فائدے ہیں نقصان تو کوئی بھی نہیں ہوتا ہمیں کتاب پڑھنے کا
صحیح فرمایا اپنے کتاب پڑھنے کا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے انسان کو کتاب پڑھنے سے ہمیں فائدے ہی فائدے ہیں بہتر فائدے ہیں ہمیں اچھی تعلیم ملتی ہے ہم صبر کرنا بھی سیکھتے ہیں ہم خوش رہنا بھی سیکھتے ہمارے اندر لیڈر شپ کمانڈ کرنے کی بھی قابلیت ہو ہو جاتی ہے اور زندگی کو اچھا لے کہ چلنا لے کے جینا وہ بھی ہمیں کتابیں سکھاتی ہیں اور ہمیں جو گیان علم جب کتابوں سے ہوتا تو ہم اپ اپنی زندگی کو اپنے مقام کو جلدی اپنے مقام پہ جلدی پہنچ جاتے اور ہم اپنی زندگی کو اچھے سے سکسیزفل کر لیتے ہیں اور ٹائم پہ کر لیتے ہیں
بالکل بالکل ٹھیک کہا آپ نے اب جیسے آپ نے دیکھا آپ نے جیسے کہا کہ مطلب دیکھو کتابیں ہمیں تو لگ ہے ہمارے لیے ہماری زندگی میں کامیابی کے لیے بھی بہت ضروری ہوتی ہے اگر ہم کتابیں پڑھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا تو ہمارے وہ چیز ہمارے دماغ میں رہتی ہے اگر ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو وہ ہم پھر بھی بھول جاتے ہیں اور کتاب سے اگر ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں ساری زندگی ہمارے دماغ میں بھی رہتی ہے اور ہمارا دماغ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کتنا تندرست ہوتا ہے اور ہم کتاب پڑھنے سے آپ نے دیکھا ہے کئی بار ہم کتنے ٹینشن میں ہوتے ہیں کوئی اچھی کتاب ہم پڑھتے ہیں تو اس سے ہماری جو ٹینشن وغیرہ ہوتی ہے اکیلا پن ہوتا ہے وہ سب دور ہوتا ہے
دور ہو جاتی ہے صحیح فرمائی آپ نے اور کتابیں پڑھنے سے انسان کو بہت زیادہ کنفیڈینس آتا ہے گیان ہوتا ہے انسان پورا کانفیڈینس ہر ایک چیز میں انسان کا پتا چل جاتا انسان کو اچھائی برائی کے بارے میں جل جاتتا ہے جو انسان کتابیں نہیں پڑھتا اور جو انسان کتابیں پڑھتا اس اور اس انسان دوسرے میں زمین انسمان کا فرق دیکھا جاتا ہے کہ جو انسان پڑھا لکھا ہوتا ہے کتابیں پڑھتا ہے اچھی چیزیں پڑھتا ہے اس انسان کا وہی بات ہے کہ اس انسان کیا لہجہ الگ ہی ہوتا ہے دوسرے انسان سے جو انسان کتابیں کا سانگ دوستی نہیں رکھتا تو جو انسان کتابوں کے ساتھ دوستی رکھتا ہے وہ اچھی زندگی بہتر بناتا ہے چلو آپ سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملا اللہ حافظ
اللہ